آں
نہیں تو
السلام علیکم و علیکم السلام
آپ ٹھیک ہو اچھے سے
ہاں اچھا سب ٹھیک ہے اچھے سے
الحمد اللہ اس کو پتہ ہے اس کو کیا اس کو جوائن کرنے کو ٹائم لگتا ہے جب ہم کال ہاں الحمد اللہ سب ٹھیک
میں سوچ رہی ہوں اب آپ اٹھ اٹھانی چاہیے ورنہ ٹاسک ہی ضائع ہو جائے گا ہمم
نہیں نہیں میں اٹھا تھی میں ایپ میں ہی تھی نا میں نے اس لیے آپ کو ٹیکسٹ اس کو جوائن کرنے میں ٹائم لگتا ہے تھوڑا اس جوائننگ میں پھر یہ ہو جاتا ہے اپلوڈنگ ایسے
سرور بلا اب بھی
بہت بہت ہمیں اسی لیے پیمنٹ کا بھی ایشوآرا اے
سرور بہت آپ کو کتنے ابھی کم انکمپلیٹ ہے
میں نے سیونٹین کیے ہیں بس ابھی مجھے ہیں
سیونٹین ٹھیک جو مطلب ابھی کتنے کی ہے میرے ساتھ فائف میں ایسے کتنے
میں نے آپ کے ساتھ میں نے آپ کے ساتھ کل میں نے یہیں سے آپ کو کال کی تھی
وہ آپ وہ آپ کو آئے گا نا اوپر سے آپ کو اوپر سے آئے گا نا فائفی میں کتنی
ابھی میں نے آپ کے ساتھ ایک کیے تھے آپ نے دو کیے وہاں سے کل مجھے نہیں پتا کل میں ہاں
ہم کی تھی
ہاں کل ہم نے ایک ہی کی تھی مجھے پتا ہے لیکن وہ مت پتا ہے یہاں سے کہ میں نے کہ وہاں سے آپ ایک ہی ہے
شاید میں نے کی شاید ہاں
آپ کے تین ہو گئے میرا ایک ہو گیا
نہیں یہ میرا تیسرا ہے
ہاں ہاں مجھے پتا یہی نا اس کو لے کر میں بول رہی ہوں اس کا کاؤنٹ کر کے آپ کے تین ہو گئے میرے
اس کو پھر بھی اوپرٹاپ پہ آتا ہے کتنے ہیں فائف میں سے کتنے رہے ہیں ہوں
ہاں
آج مگر دن میں بہت زیادہ ہیمیڈیٹی تھی
ہوں ہ ہوں اب ہوتی ہیں اب واپس
تھی مر ہیمیڈیٹی تھی
اب واپس سے وہ گرمی ہونے اسٹارٹ ہو گئی پچھلے دو دن سے نہیں تھی پچھلے دو دن
نہیں پتہ ہے کل رات کو مجھے ٹھنڈ لگی بہت زیادہ ایون میں نے مطلب بلینکیٹ پھر لی لیکن آج میں بہت زیادہ ہیمیڈیٹی تھی
اور تھی زیادہ نہیں آ واپس موسم خراب ہوں نے
ہوں اور نہیں تو کیا
ہمارے لیے ونٹرس ہی اچھے ہے ونٹرس میں بولتی سمرس کب آئیں گے
سمر ہم پہ بھی کوئی بھروسہ نہیں ہے ہمیں کیا اچھا لگتا ہے ہمیں خود کو بھی نہیں پتا ہے ہمیں سمر کہ ہم ونٹرس چاہیے اصل میں سمرس ہاں سو گۓ
اچھا ٹھیک ہے اب الگ روم میں ہوں
نہیں نہیں میں بھیت رہی ہوں
اچھا ٹھیک وہ مت اس سے ہے آپ کی باتوں سے کہ نہیں
نہیں نہیں وہ سو گئے
اچھا ٹھیک ہے
ہ جب میں نے وہ کال کی تھی دن میں میں اس ٹائم ہاسپٹل جا رہی تھی
اچھا ٹھیک ٹھیک
ہاں اسٹی ہاسپٹل تو میری بہن کی نانند کی ڈیلیوری تھی وہ بچاری نہیں جا سکتی تھی اس کی بھی ڈیلیوری ہو گئی تو ہاں پھر میں آ گئی مما آ گئی پاپا آ گئے میں نے میں آپ کو بول کے دوں آپ کہاں ہو پھر آپ نے بولا نا میں بزی ہوں اب جی میں نے سوچا چل پھر آپ کو ٹائم لگے گا میں اب تب تک فری ہو جاؤں گی ہم وہاں پہنچے ہم وہاں پہنچ ہاسپٹل تو ابھی اس کو سرجری کر رہے تھے پھر اس کے بعد بیبی کو نکالا سب کچھ نومل تھا خوش ہو گئے سارے تو اب اماماں نے بولا ہم نکالتے ہیں میں نے بولا ٹھیک ہے اب ہم پہنچے نا بمینہ واپس
ہ ہ ہ
مجھے بہن کری فون ایسے کرا فون آیا ہاسپٹل سے اس کی حالت خراب ہو گئی ہے اس کا بی پی ہائی ہو گیا ہے اس کو واپس لیا ہے اور ٹیم ہے میں نے پھر پاپا کو بولا اب واپس ی ٹن لو ہم ہم واپس جا رہے ہاسپٹل اس کی ناند کی حالت بہت زیادہ خراب ہے اب وہ لوگ بولیں گے دیکھو ایک تو انہوں نے سنا بھی ہوگا لیکن یہ پھر بھی نہیں آئے واپس پھر جب ہم واپس گئے نا وہاں پہ اتنا ماحول خراب ہو گیا تھا وہاں پہ جس ڈاکٹر نے سرجری کی تھی نا وہ خود گھر چلی گئی تھی
ہا ۓ ہا ۓ
مطلب وہاں پہ تو نہ ماحول خراب ہو گئے کیبلس تھوڑے بولا یہ کون سی ڈاکر ٹر ہے اگر اس پیشنٹ کو کچھ ہو جائے گا اس کی کون ریسپانسبلٹی لے گا پھر اس کو واپس لیا او ٹی میں اس کی ماں اتنی رو رہی تھی اتنی رو رہی تھی وہ وہ بول رہی تھی کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا کیونکہ مطلب نظر بھی ہوتی ہے نا انسان کو کو کیونکہ جو جو مطلب میری بہن ہے مطلب ان کی بہو اس کا بھی بیٹ کیا ہو گیا اب جو ان کی خود کی بیٹی تھی اس کا بھی بیٹا ہو گیا وہ بچاری اتنا رو رہی تھی وہ سر پھوڑ رہی تھی اب کیا ہوگا مطلب اب میری مطلب بچی نا جو لڑکی تھی ابھی بچنی چاہیے
نہیں وہاں پہ ان اس ٹی اولیجست نہیں تھے اگر بی پی ہائی بھی ہو جائے گا
انہوں نے دیکھایا ہی نہیں ہے
اللہ
انہوں نے دیکھا ہی نہیں اس کے حالات ہاں سٹی ہاسپٹل ہم نے ان کو بولا اگر آپ سے کچھ کچھ نہیں ہوگا آپ بولو ہم ہم اس کو ہلدی لے جائیں گے بولا نہیں نہیں نہیں نہیں کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں ہم کہ یہاں پہ مارتے پھر میری ممما گئی ا ٹی میں ڈر بولا آپ پہلے مجھے بولو جس ڈاکٹر نے اس کی سرجری کی وہ کہاں ہے
ہاں وہ کہاں ہے سیدھی سور اس کو تب تک نہیں نکلنا تھا جب تک نہ کہ اس کو وارڈ میں شفٹ ہاں وارڈ میں ہاں
ان کو میری ان کو میری ماما نے بولا آپ کو مطلب پیسوں سے یہاں پہ مطلب ہوتا ہے پھر چاہے پیشنٹ مرے یا جئے وہ آپ کے لیے میٹر نہیں کرتا پھر اس کی سانس مطلب بولا اگر مطلب ففٹی ٹھوسند سے بھی زیادہ لگے گا نا میں دینے کے لیے تیار ہوں مگر یہ بچنی چاہیے اس کی حالات اتنی خراب ہوگیی تھی پھر اس کو اوٹی میں واپس لیا پھر اس کے ہسبنڈ بلایا انہوں نے ڈاکٹر نے پیشنٹ کو بولا یہ کون ہے ان کو لگا تھا اسکومت شاید دماگ پے اثر ہوگیا ہے
اسنے بولا ہے نئی یہ میرے ہس بنڈ ہے پھر پیشنٹ نے بولا ہے مطلب میرا بیٹا کہاں ہے پھر ایسے ایسے ہی وہ ٹھیک ہو گئی پھر
ہ ہ ہ ہ ہو جاتا ہے یہ ڈرام پیشنٹس ہوتے ہیں پھر نہیں نہیں اس کو پھر لاسٹ میں نا یہ اک ہوا ہوگا بی پی ہائی
اس کو لاسٹ میں لیکن لیکن کم سے کم وہاں پہ جو ہے ان کو نظر دینی ہے نا اگر ہم نے اس کی سرجری کی ہے ہمیں دیکھنا ہے نا پیشنٹ ٹھیک ہے سرجری کے بعد
ہاں پتا ہے ہم ہم گورنمنٹ میں ریکوری روم میں ڈاکٹرس بھی ساتھ جاتے ہیں
گورمنٹ میں اللہ کی قسم مطلب میری بہن کا ہو گیا گورنمنٹ میں ہی مطلب شکر اللہ کا شکر اللہ کا سب کچھ ٹھیک ہو گیا اور اس بیچارے کو اتنی ساری پرابلم تھی اتنی ساری پرابلم تھی بٹ شکر مطلب آآں وہاں پہ ڈاکٹر بنیش ہے آ ایل ڈی میں وہ بہت اچھی ڈاکٹر ہے بہت زیادہ اچھی ہے آآں اس نے اس کا کیس ہینڈل کیا ہم نے اس کو بولا بھی اگر آپ چاہو تو ہم اس کو مطلب آ پرائیویٹ بھی لا سکتے ہیں
اگر اس کو پیسوں سے غرض ہوتا نا تو وہ بولتی ٹھیک ہے لاؤ میں اس کو کرتی ہوں پرائیویٹ رمضانہ میں اس نے بولا میں کچھ نہیں کر سکتی اس کو میں پرائیویٹ میں کچھ نہیں کر سکتی ہوں ہاں اگر آپ لوگ ریس مطلب بچے کی ریس پانسیبلئٹی لے رہے ہو نا کل کو بچے کو خدا نہ کرے کچھ ہوگا اس ٹائم مطلب بچ مجھے نہیں بولنا یہ کیا ہو گیا اس لیے یہ مطلب ایل ڈی میں سیف ہے یہاں پہ خالی ایک ہی ڈاکٹر نہیں ہے اہمم اس نے بولا یہاں پہ خالی ایک ہی ڈاکٹر نہیں ہے یہاں پہ مطلب میں ہوں یا مطلب آ میرے سے زیادہ سینئرس ہے ادھر
ہوں ہاں
تو پھر میں نے مما کو بولا چھوڑو تو بٹ شکر اللہ کا مطلب بٹ میری بہن کی ڈلیوری کیا اس کو بھی مطلب ٹوینٹی ڈیز تھے
ہوں ہوں ہوں
بٹ مطلب آ اس میں میں اللہ کا کرنا تھا تو اس کی پھر ایمر جنسی میں سرجری کرنی پڑی
وہاں پہ پتہ میری ایل ڈی میں تھی اس سے پہلے اسی مہینے مجھے ایسے ایسے ایمرجنسی میں ہوئی مجھے یہ اس سے پہلے ایل ڈی میں تھی پوسٹنگ ٹھیک ہے وہاں پہ ایک عورت مطلب عورت ہی تھی اس کو بارہ سال کے بعد پیدا ہوا وہ بھی بیٹی تو مطلب وہ وہ اتنی اچھی تھی وہ اتنی خوبصورت تھی اس کی بیٹی ماشاء اللہ بہت خوبصورت اس کو میں نے پکڑا نا میں نے ان کو بولا مجھے بھی دے دو ہم نے سب ڈاکٹرس نے اس کو پکڑا
ہوں
تو وہ بہت اچھی تھی وہاں پہ اچھے کیسز مطلب ایسے ایمرجنسی کیسز بھی اچھے سے ہوتے ہیں کیونکہ وہاں پہ ہمارا وہاں پہ ہمارا ایچو ڈی بھی وہیں پہ ہوتا ہے پرزینٹ وہ نہیں ہل سکتا تب تک جب تک نہ پیشنٹ جائے اور وہ خود آ تا ہے کیا آپ نے کیسے ہر کسی او ٹی میں جاتا ہے ایک ایک کر کے کیا کر رہے ہو کیا نہیں کر رہے ہو کسی کو میں کوئی پرابلم تو نہیں ہے میں میں دیکھوں گا پرسنلی وہ یہ وہاں پہ ہر کوئی مشینری ہے اور اگر کسی
مطلب ایل ڈی ہاسپٹل بہت اچھا ہاسپٹل ہے یہ لوگ جاتے ہیں نا پرائیویٹ مطلب نہیں مطلب آآآ جو میری پہلی بیٹی ہے وہ بھی ہوئی پرائیویٹ میں ہی رمضانہ میں بٹ پتہ ہے کیا مم مجھے ڈاکٹر نے ڈیٹ دیا تھا کب آنا ہے میں اس دن گئی صبح سویرے یہاں سے گئی او ٹی میں لیا سرجری ہو گئی ہوگئی بات ختم اس کو پتہ ہے کیا کیا ہے صبح کے سات بجے گئے ہے ام بولا ہے ہم ہم پہلے ٹرائی کریں گے کس کے لیے نارمل کے لیے ہاں نارمل مت ہو جائے گی
ہمم
پھر چار بجے نارمل نہیں ہو گئی
اچھا
بچئیں مطلب ہارٹ بیٹ نہ کم ہو گئی ہے تب جا کے انہوں نے سرجری پرائیویٹ میں کیا کیا یہ کریں گے نارمل
آپ کو پتہ ہے ایل ڈی میں ایک ہفتے پہلے پھر دیکھتے ہیں پیشنٹ کو نارمل ہوگی کہ نہیں ہوگی ایک ایک ایک مطلب ایک ویک کے پہلے پہلے دیکھتے ہیں نارمل ہوگ پہلے وہ دیکھ ہیں نارمل ہوگی کہ نہیں اگر ان کو چانسزل ہاں ہاں
کال آپ نے کی تھی کہ میں نے
آپ نے آپ کو میں نے بولا نا میسج کر کے آپ کرو وہاں سے آپ ہی